ہلو کوم
ہیلو جی آپ کون ولے وعلیکم السلام جی جناب بتائیے کیسے ہیں آپ
الحمد للہ میں تو بہت اچھا ہوں آپ سناے والد صاحب والدہ کیسی ہے
جی الحمد اللہ سب ٹھیک ہے اور آپ بتائیے آپ کے یہاں موسم کیسا ہے
ہمارے یہاں تو موسم بہت اچھا ہے میں دراصل کشمیر میں رہتا ہوں نا تو یہاں پے تو بہت ٹھنڈی ہے
اچھا ٹنڈ ہے وہاں پے یہاں تو ہم لوگ ادھر بہت گرمی ہے لیکن اب بارش ہو رہی بارش کا موسم ہے نا ادھر
نا گرمی ہوگی وہاں پے
جی جی گرمی ہوتی ہے پھر تھوڑا بہت بارش ہوتی ہے تو تھوڑا سا راحت مل جاتی ہے پھر دو دن پھر دھوپ ہو جاتی ہے پھر گرمی ہو جاتی ہے ایسے ہی جی جی یہاں ایسے یہاں ایسے ہی رہتی ہے ادھر اکتوبر نوم اکتوبر تک تو گرمی رہتی ہے
ہاں کبھی آیا کرو کبھی آیا کرو یہاں گھومو
جی انشاء اللہ گھومنا جی جی ان شاء اللہ دیکھیے کشمیر گھومنے کا بہت من ہے ہمارا وہاں کی وادیاں پیڑ پہاڑ
یہاں تو جون جولائی میں بھی برفوں برف ہے پہاڑوں میں
جی جی آئیں گے انشاء اللہ گھومنے وہاں کا تو وہاں کا تو نہ جی جی وہاں کا تو نظارا ہی الگ ہے کشمیر کا
ہمم بے شک یہاں سے یہاں پے بہت آتے
جی جی وہاں جو وہاں جو جھیل جھیلیں ہیں وہاں بھی برف جم جاتی ہے نا ٹھنڈ میں
ہاں ج جیل پورے جھیل کے اوپر پوری ایک برف کی ا پرت ہوتی ہے چادر ہوتی ہے پوری
ہم لوگ یہاں بھی آتے ہیں کشمیر سے وہ
ہمم
گرم گرم کپڑے بیچنے والے کشمیر سے آپ کے گرم کپڑے سویٹر شال سوٹ وغیرہ آتے ہیں نا جی جی ہم لوگ کی شہر مطلب ادھر آتے ہیں بیچنے جی اکو اکتوبر میں آتے ہیں اور فروری میں چلے جاتے ہیں ان لوگ کو گرمی بہت لگتی ہے فروری سے یہاں موسم گرم ہونے لگتا ہے
جی جی بے شک بے شک آپ کو پتہ ہے میرا دو تین مہینے پہلے ایگزام ہوا تھا تو میں تو دو جی میرا تو فورتھ سیمسٹر کا تھا بی کام فائننس کا جی تو میں گھر بہت میرا مطلب ڈسٹرب ہو رہا تھا کہیں دھیان نہیں لگ رہا تھا پھر دوستوں نے بولا بائی تو زیادہ ہی کچھ کتابوں کی طرف بیٹھنے لگا ہے تیری صحت اچھی نہیں رہے گی ایسے
مجھے
تو انہوں نے کچھ کر کے میری ک تب بند کروائی ایک دن کے لیے مجھے لے لیا اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے تو میں بھی تو میں تو میں بھی چلا گیا ہم تو پھر گئے پہاڑوں میں گھومنے
جی
جی وہاں پہ پھر رات رات میں تمپو لگایا
جی
کھانا وانا ہم نے گرمی ہی ساتھ لیا تھا وہیں پہ خود پکایا ہاں
تو باہر لیکن گھومنے گھومنے میں اچھا ہے نا تھوڑا سا مطلب من بھی بہل جاتا ہے اور کیا بولتے ہیں وہی ایک جگہ رہ رہے وہی چیزیں مطلب پڑھ پڑھ کے پڑھنے سے بھی انسان وہ بالکل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ایک طرح سے
جی اب میں سوچ رہا تھا کہ اگلی جو اتوار آئے اس اس اتوار میں اپنے والید والدہ صاحبنے والدہ کے ساتھ گھومنے جاؤں اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی ساتھ لوں اور اگر چچیرے ممیرے پفیرے میں کوئی آیا تو وہ بھی چلے جائیں گے
ہاں ہاں گھوم آئیے بہت اچھا رہ آپ کے یہدھر تو ویسے ہی بہت اچھا ماحول ہوا توکھر وہ کیونکہ وہ ہے نا سب مطلب نیچرل چیزیں ہے وہاں پہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی س مطلب کوئی آرٹیف یہ آرٹیفیشل چیزیں نہیں ہے وہاں پہ سب قدرت کی دین ہے وہاں پہ
ہاں لیکن آپ کو پتا ہے یہاں پہ کچھ آ سالوں سے ایسے گرمی بڑھ رہی ہے لائک جو ہوتی ہے ناں گلوبل وارمنگ جی اس کا اثر تو یہاں تک بھی پہنچ گیا ہے
جی اب تو کیا بولتے ہیں موسم دیکھیے ناں کیسے مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کی برف پگھل رہی ہے ہمالیہ کی پگھل رہی ہے ناں وہ اس مزے سے ہے پورا کیونکہ پیڑ پودے تو دیکھے نست و نابود کر کرنے میں لوگ بالکل جٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو سبز پہاڑوں کو کاٹ کے راستے بنا رہے ہیں روڈ بنا رہے ہیں پیڑ پودے کٹ رہے ہیں ہاں تو بار ہاں بارش بارش ہو نہیں رہی ہے جیسے ہونا چاہیے یہ سب چیزوں سے ہے یہ سب اثرات ہے اس کے تو اب یہ سب انسانی انسانوں جانور سب کو اوپر تو پڑے گا اب جنگل ختم ہو رہے ہے تو جنگل کے جانور بھی تو بھٹک رہے ہیں بےچارے یہاں وہاں ہوں ہملہ جی جی ہم لوگ کدھر ابھی جدھر ہم لوگ رہتے ناں ادھر بھی بہت جنگل ہے شیر وغیرہ بہت ہے ہم لوگوں کے ادھر
نیو
جی تو ہم لوگ کے ادھر بھی جنگل ہے جی جی ہم لوگ گھومنا ہم لوگ کے نیشنل پارک ہے ناں ہم لوگ جدھر رہتے ہیں شیر شیر بہت زیادہ ہے یہاں پہ مطلب انڈیا میں سب سے زیادہ شیر تیرہ ہیں تو وہ ہم لوگوں کے ایریا میں ہے
اچھا تو آپ کا گھومنا تو پھر گاڑی میں ہی ہوتا ہوگا بس
جی جی ہم لوگ کو مطلب یہاں بھی نیچرل چیزیں ہیں جنگل زیادہ ہے یہاں پہ
ارے کبھی آؤ کشمیر ایسے گھومو پہاڑ پہاڑ کی چڑھائی کرو دیکھو مزہ کیا آتا ہے
جی جی انشاء اللہ آئیں گے
خود یہی کا رہتا ہوں
جی جی
لیکن میں میرا دل نہیں بڑتا ہے پہاڑوں کی چڑھائی میں
سیدھے سادے ہوتے ہیں پہاڑی لوگ ویسے بھی
ارے یہ یہ بھول خیال ہے
اچھا جی
یہ تو بھول خیال ہے آپ لوگوں کا
جی
ٹیڑے جیسے شہروں میں ہوتے ہیں کچھ سیدھے ہوتے ہیں کچھ ٹیڑھے ہوتے ہیں
جی آج کل ہاں یہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ سب جگہ سیدھے اور ٹیڑھے لوگ ہو تے ہیں وہ ایریا ایک بدنام ہو جاتا ہے نہیں بولے ترے یہاں کے لوگ بہت تیز ہوتے ہیں بہت
لیکن یہاں پہ اب یہاں پہ اب مہمان نوازی زیادہ ہوتی ہے اگر کوئی باہر سے آتا ہے ناں
جی جی ہاں مہمان نوازی کے بارے میں تو سنا ہے ہم نے کشمیر کی
بہت مہمان نوازی ہوتی ہے آپ پوچھو مت بس اگر میرے گھر بھی کوئی آئے گا ناں ابھی مطلب میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں مہمان نواز بہت ہوتے یہاں سے
اچھا اچھی بات ہے مہمان مہمان آنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالی نے ویسے پہلے فرمایا نبی کی سنت بھی ہے ہمارے
جی مہمانوں کے آنے سے مہمان جب جاتے ہیں تو پیچھے اپنے پیچھے گھر کی بلائیں لے کے جاتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے گھر کی بلائیں چلی جاتی ہے جی مہمان جی مہمانوں کا کرنا بھی چاہیے استقبال وہ پہلے سے ہوا مہمان پہلے سے اپنے اپنے مطلب نصیب کا رزاق لے کے آتے ہیں مہمان
جی جی وہ کھانے پہ تو پہلے ہی لکھا ہوتا
جی جی جی کھانے پہ روزی رزق
میں آب سوچ رہا تھا کل اپنے کزن کے ساتھ گھومنے جاؤں کہیں پہ ہمارا آ یہ ہم نے رکھا تھا ذہن میں ایک جگہ تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں پہ کل بارش
ہما اچھا مما جی بارش میں ہاں یہاں بھی ہو رہی ہے ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے آج بارش ہم لوگ کے یہاں بارش ہوتی ہے نہ تو ہم لوگ ادھر بھی بارش یہ بہت سارے مطلب وہ ہے کیا بولتے ہیں کیا باندھ ہے ہمارے ادھر باندھ تو اس کے گیٹ ویٹ کھول جاتے ہیں بارش میں تو وہ سب مطلب یہ گھومنے گھومنے کے لیے تھے لیکن معلوم بارش میں جاؤ تو وہ تھوڑا سا مطلب سوچ سمجھ کے جانا چاہیے کیونکہ بارش جو پانی جو ہوتا ہے نہ وہ کسی کا ساگا نہیں ہوتا دیکھیے بہت وارننگس میں دیکھتے رہتے ہیں نا تو ڈر لگتی ہے
ہاں
وہ یہاں سے پانی آ گیا تو وہ تھا نہ دور سے جی جی دور سے ہی دیکھو پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس مطلب جی جی نہیں اگر آپ گھومنے بھی کہیں جا رہے ہو تو پورا مطلب سیفٹی کے ساتھ جائیے مطلب اس کے زیادہ نزدیک مت جائیے جہاں پہ خطرہ ہو جائیے مطلب گھومنا پھرنا مطلب اچھا ہے من لانے کے لیے لیکن جان گوانے کے لیے نہیں گھومنا ہے
ہاں مطلب موڈ اچھا کرنے
جی جی جی دور تو یہ سب ہے نہ ہاں نیا باہر نکل ٹنزان نیا تجربہ حاصل بھی ہوتا ہے ہاں لوگوں سے ملنا سے جی دنیا ہاں نظریہ بھی بدلتا ہے اصل قدرت کے نظارے بھی دیکھ نہ ہے نا یہ سب چیزیں ہیں
اور مجھے لگ کے انسان جتنا قدرت کے نزدیک ہوتا ہے اس کی برائی کم ہو جاتی ہے
جی برائی بھی کم ہو جاتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے دنیا کی دنیابی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے نا وہ بوری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے
دنیائی فکر تو وہ گھر ہی شہر بھی بھول جاتا ہے
ھممم جی جی یے ہے کہ اب انسان دنیا میں آیا ہے نا تو دنیاوی چیزوں سے دور کتنی دیر تک رہ پائے گا دنیاوی چیزوں میں تو گھسنا ہی ہے جی
جتنی دیر تک رہ سکتا ہے رہے لے
جی جی وہ تو صحیح فرمایا اپ نے لیکن وہ ٹھیک ہے لیکن آدمی اتنا مطلب انسان ہے تب کیا بولتے تب وہ ہو گیا نہ اپنے اس میں اتنا بزی ہے کی کسی کو وقت ہی نہیں ہے بہت کم وقت ہے آدمی مط لب یے سوچتا رہتا ہے کہ جائیں گے جائیں گے لیکن نکل ہی نہیں پاتا ہے
ہمم کبھی کبھی گلیشر گلیشئر کی ٹھنڈی ٹھنڈی جو پگلتی ہوتی ہے نہ وہ پانی اس سے جو دریا بنتا ہے
جی
میں پے نہایا تھا اتنا ٹھنڈا پانی تھا نا
جی جی جی آپ کے وہاں سے تو وہ کیا بولتے ہیں وہ بھی پاس ہوگا نا آ کیا بولتے ہیں پہے ہاں ہاں
پہلگام ہمارے یہاں سے ڈیڑھ گھنٹہ دور ہے
اچھا ابھی پچھلے بار وہاں وہاں پے وہ ہو گیا تھا نا ارے وہ کیا کون سی یاترا کیا ارے کیدار جی جی جی امرناتھ کی ابھی چالو ہے کیا
ہاں ہاں ابھی چل رہی ہے
اچھا وہاں پے بھی وہاں پے ہاں وہاں پے برف ہو رہا ہوگا نا وہاں پے ابھی کیونکی وہ
نہیں نہیں وہاں پے برف نہیں ہوتی ہے
وہ ہوتی نا وہ برف میں انہیں کا تو درشن کرنے جاتے ہے نا وہ
ہاں وہ ہاں وہ برف سے بنتا ہے لیکن وہاں برف لیکن وہاں برف گرتی نہیں ہے اس ایریا میں وہ ون ونٹرس میں گرتی ہے
اچھا اچھا ہاں تب تو وہ ایریا بند رہتا ہوگا ابھی کھلا ہوگا
ہاں ہاں ہاں
اچھا جیسے وہاں پے جاتے ہیں وہ رشی کیش جاتے ہیں وہ کیا کہاں سے کیدار ناتھ بدری ناتھ سوری ہاں وہاں جاتے وہاں بھی تو ایسے ہی وہ پہاڑوں کا ہی ہے پورا پہاڑ میں ہی یے اب دیکھیے نا اب پرکرتی سے مطلب یے نئے وہ قدرتی چیزوں سے چھیڑ خان خانی کیے تو انسان اس کا خمیازہ بھی بھگت رہا ہے نا کہا ابھی اس بار دیکھیے نا کتنا زیادہ وہاں پے وہ ہوا تھا سب بھوسنکلن ہوا تھا تو کتنے لوگ مر گئے تھے
ہاں سیلاب آیا تھا جی میری امی مجھے بلا رہی ہے اس کا کچھ کام ہے میں دیکھ
جائیے جائیے چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ
جی اللہ حافظ